ہاں
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی آپ
الحمد للہ ہم اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس اللہ کا کرم ہے آپ کا رہم ہےہم بہت
کرے تھے آپ
جی شام کی تیاری کرنے گھس گئے رسوئینے رسوئی گھر میں
ھ ھ آج ہم سوچ رہے ہیں تم کچھ سیونگ منی اور اسٹینڈنگ منی پر گفتگو کریں
جی جی بالکل
جی یہ بن گ جیسا مطلب کہ پیسہ کمانا جتنا ضروری ہے نا اتنا ضروری اسے خرچ کرنا بھی ہے طریقے سے
جی
وہ تو ہے ہی کیا نا کہ بہت سے لوگوں کی اچھی کمائی ہوتی ہے اور لیکن اگر وہ بچت نہیں کرتے تو مہینے کے آخر تک ان کے پاس پیسہ محسوس ہی نہیں ہو محسوس کمی کی محسوس ہی نہیں ہوتا ہے مطلب جی
مت اری ہو گئی ہے بالکل ان کو نہیں ہوتا جو صحیح طریقے سے
یہی ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کریں اور اس کا اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر فضول خرچی نہ کریں زیاد تر یہی ہوتا ہے سیونگ منی کا
جی
جی یہ کہ ہمارے پاس فضول خرچی ہو ہی جاتی جتنا مرضی ہم کر لیں ہم روک نہیں پاتے ہیں اپنے ہاتھوں کوئی
ہمارا بھی بہت تنگ ہے اس معاملے میں ہاتھ ہم خاللی رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ چلانے والے میچ
ہاں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو صرف دوسرے کو دیکھ کرے یا آفر کے لالچ سے اسے ہم خرید ہی لیتے ہیں
جی جی
ہے نا ہم اپنے آپ سے بھی مطلب دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے یہ نہیں ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں لالچ دیا آفر کا ڈسکاؤنٹ کا تو خرید لو یار کام آ جائےے کسی نے اس ٹائم تو کام آ ہی جائے گ وہ کام بے شک پوری زندگی نہ آئے پڑی پڑی خراب ہو جائے تو ہمیں لالچ ہوتا ہے آفر کا
پر ویسے نا ایک اچھی عادت تو یہی ہوتی ہے کہ مطلب ہر مہینے کچھ حصہ بچت کے لیے الگ رکھے ہم پیسوں میں سے نکال کر ج ہزار روپئے مے سو روپئے لگ رکھ دہیں اسی وجہ سے
جی صحیح کہہ رہی
ہونا چاہیے ایسا ایسے کرو گے نا بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے اگر ہم مہینے میں سو روپئے بھی رکھے تو آپ دیکھ لیجے بارہ مہینے کے کتنے ہو گئے یہ بہت اچھی عادت ہے یہ ہر کسی کو ہونی چاہیے ہر ک سی کو مطلب جو ہم کریں گے تو ہمارے بچے دیکیں گے وہ بھی اپنے آنے والے ٹائم میں بچت کریں گے اور ہمیں یاد کریں گے
جی یہ تو بہت گڑ رہسیہ ہے ج پیسہ اپنا بچا کے آپ
بنا کسی یوجنا کے بنا کسی فنکشن کے خرچ کر دیتے ہیں زیادہ پیسے اور بعد میں پریشانی ہو جاتی ہے
جی صحیح
اسی لیے ایک چھوٹا سا بجٹ ہمیں بنانا چاہیے کہ پہلے ضروری خرچ پورے کیجیے جو ضروری خرچے ایسے بچوں کی اسکول کی فیس ہو گئی ٹیوشن کی فیس ہو گئی بجلی کا بل ہو گیا گھر کا کرایہ ہو گیا ہے نا ان کو دے جس کو کسی کو بار کے دینے ہیں پیسے اس کو دے تو یہ اچھی بات ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے پہلے
جی جی صحیح فرما رہی آپ
ہمیں بعد میں کہیں بھی کسی بھی ضرورت پڑے تو ہمیں کوئی لوگ پیسے دے دیں یہ اب ہوتا ہی ہوگا آج کل ہم پیسے بہت ضرور جلدی خرچ کر دیتے ہیں پیسے ہمارے گھر پر آتے نہیں ہے پر ہم پہلے سے ہی اس کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں
جی پیسہ آنے سے پہلے ہی جانے کی تیاری کر لیتے ہیں
بالکل جی بالکل یہ سلنڈر کا ہے یہ بجلی کا ہے یہ اس کا دینا ہےآج آج کس مہینے کی باڑھ خراب ہو گیا ہے اس مہینے پولنگ خراب ہو گیا گدے لانے ہیں باتھ روم ٹھیک کرانا ہے کچن ٹھیک کرانا ہے بہت سے سامان نکل ہی آتا حال مہینے کوئی نہ کوئی گھر کا ایک نکس نکل ہی آتا ہے
جی جی یہ تو ہے صحیح کہا آپ نے
بالکل اسکول کی فیس ہے ٹیوشن کی فیس ہے چھوٹے موٹے بچے کے اسکول کے خرچے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں یونیفارم ہے اب بچوں کے اسکول لگے ہیں ہم نیو ایڈمیشن ہوئے ہیں تو اب دیکھیے اب کتنا خرچہ ہوگا
جی جی نیا سیشن اسٹارٹ ہوا ان کا ا پورا سال بھر اسکول والوں کی مانگ نہیں ختم نہیں ہوں گے وہ
جی جی جی جی آپ اسی مہینے دیکھ لیجیے گا جولائی میں اسکول کے
ہاں ہماری بٹیا کے اسکول میں بھی وہ لگے ہیں اے سی پیسے ہم سے بھروائے ہیں
بالکل بالکل دیکھتے نا اب اسکول لگ گئے تو آپ کورس کے پیسے دیجیے اب کاپیوں کے پیسے دیجیے اب یونیفارم کے دیجیے شوز لا کے دیجیے بچوں کو بیگ لائیے لنچ باکس لائیے یہ لائیے وہ لائیے ان کا ایک مہینہ لانے میں ہی لانے لگا رہے گا
لے لیکن بچے باقی بچوں کو دیکھتے ہے کہ وہ نیو نیو لے کر آے ہے یا پھر وہ تو پھر بچہ دیکھا دیکھ بھیا شرم سے کہ بھائی اس نے لایا ہے یا اس نے پیسے دیے تو ہم آپ بھی دیجیے ہمیں
سارے بچوں نے لیا اسکول میں سے بولتے ہے ایسے بچے کو کہ سب بچوں نے لیا آ نے کیوں نہیں لیا تو بچہ اور بچہ بھی پریشان ہوتا ہے
بالکل بالکل کہتے ہے نہ سب کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو دقت ہو جاتی ہے بہت زیادہ بچوں کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس ٹائم پر
جی جی وہی ہم کہہ رہے تھے
جی تو تم تو یہی کہتے ہیں آپ سب بچوں کو لا کے دینا پڑے گا بیگ ویگ سب سامان لا کے دینا پڑے گا ہم یہی بول رہے تھے والد صاحب کا فون آیا تھا کہ بیٹا آ جاؤ میں نے کہا نہیں ابو اب تو ہم سامان سمون لائیں گے بس بچوں کا بازار سے آپ کہاں آنا ہوگا اب دیکھیں گے اب عید پر بھی ہم جانا جانا تھوڑے سا ہم عید پر بھی نہیں گئے پھر محرم آ گئی محرم میں بھی نہیں گئے
دیکھیے ابو اور امی تو ہمارے والے تو ہمار ہمارے ابو کی بھی یہی شکایت ہے کہ اس بار تم آئی ہی نہیں ہم بھی انہی سب خرچوں کے چند خرچوں سے ہاتھ سنبھلتا نہیں ہے اور پھر جانا بھی اتنی دور رہ پڑتا ہے تو ہم ہمارے بھی ابو پریشان ہو رہے تھے کی اس بار نہیں آئی ہے نہیں ہم عید منالیتے ہیں محرم میں تو دیکھیے بھی شوق ہی منایا ہے تھا تو اس میں کیا ہی منانا
بالکل بالکل یہ کئی لوگ ریلی نکالتے ہیں نا محرم نکال تے ہیں محرم تو لیڈیزیں بھی ہوتی ہیں
بالکل جی جی جی صحیح کہہ رہی ہوں
کئیوں کے یہاں ہوتی ہے محرم کئیوں کے نہیں ہوتی ہے نا کیونکہ آپ کو پتا ہے مسلم بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں
اچھا اچھا ہاں جی جی صحیح کہہ رہے
ہمارے تو محرم ہوتی نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ محرم کا کیا فائدہ ہے تعلیم دے اور زیادہ ہو تو آپ قرآن شریف پڑھیں یہ رونے سے کیا ہوگا
مجھے نہیں مل رہا
بالکل اپنے آپ کو ماریں گے چوٹ لگے گی پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پیسہ اڑے گا اس سے کیا ہے وہی آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کریں قرآن شریف پڑھیں اور پنچ پانچ ٹائم کی نماز ادا کریں اس سے اللہ بہت خوش ہوگا اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو
جی بالکل بالکل صحیح اللہ کہ اس پہ ہمیں چلنا چاہیے
نقشہ قدم پر
بالکل
اللہ ان لوگ کو تھوڑا سکھائے کہ جو اپنے آپ کو ریلی میں مارتے ہیں
ہاں وہ سب نہیں کرنا چاہیے ایسے جلوس نکال کے سڑکوں پہ ٹریفک جام نہیں کرنا چاہیے
تو آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
میں تو میں کہہ رہی ہوں جا کے تم لے آؤ
اچھا میں یہ بنانے لاگو گی اے تمہارے ہوگیا
یا اللہ محرم لوگوں کی اچھی گزری ہو اب عید آئے سب کی خوش نما عید آئے سب کے گھر میں رونق لائے عید بس عید کا نمازیں سارے اچھے سے ادا کریں عید کا تہوار منائے جشن منائے لوگ اور بتائیے آپ کے یہاں نگاہ وغیرہ نہیں ہے آج کل کسی کا
نہیں نہیں ابھی تو فی الحال تو کسی کا نہیں ہے ابھی تو ہمارے ماموں جان کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا ابھی اسی جنوری میں اپریل میں دوسرا کسی کا نکاح ہوا
اچھا جی
تو بس دو ہے کام ہے بٹیا
اپنا دو بھی مٹر نگان لگئی ہ
ہے
آ میں دی ل بےے
جی دونوں جنوری میں گئے پھر ہم اپریل میں گئے تو پھر بہت زیادہ خرچہ ہو ان دنوں میں ہو گیا ہمارے تاؤ جی کے پوتی نفاسے کی شادی تھی نواسی
کری تھی آپ کو
جی ہمارے تاؤ جی کے پوتے کی ابو کے بڑے بھائی کے نواسے کی شادی تھی اس میں بلایا گیا تھا ہمارے کو ہماری وجہ سے
ہلہ گلا مچایا ہوگا
جی بہت بہت مستی وہاں کاٹی تھی ہم نے وہاں پہ بھیجیں گے آپ کو فوٹوز وہاں کے
ای ہی نکاح میں ہلہ گلہ نہ ہو تو نکاح کیسا ہو
جی جی صحیح کہ رہے ہیں
اور بتائے
اور وغیرہ دیکھے کسی کلامی وغیرہ میں جائیں پھینکیں وہاں پر جی
آپ نہیں گئے کسی بھی نکاح میں
بلا کے راضی نہیں ہیں
آپ بتا رہے تھے پڑوس میں نکاح تھا وہ ہو گیا
ج وہ تو ک اس میں ڈول بج گئے تھے کل ولیما تھا آج سب سنسان ہو رکھا ہے
اچھا ایک نکاح بتا رہی تھی نا ہو رہا تھا تھوڑے دن پہلے
ہو گیا وہ انوں نے بلایا ہی نہیں ہے میں کم بختوں نے ہم جان جان کے بھر گمی میں بیٹھ رہے تھے کہ ان کی نگاہ ہم پر جائے گی نہیں نہیں انکے نگھا ہم پر چلیے آپ نے ہمیں یہ بات کراے ہم افسوس ہو رہا ہے ہم اپ کو رخ کر فون کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ افسوس مت کیجیے آپ پریشان مت ہوئیے
نہیں ہمیں نکاح کا بہت افسوس ہو رہا ہے
چلیے کوئی بات نہیں آپ ہمارے یہاں کوئی نکاح ہوگا توہ ہم آپ کو بھی ایک کارڈ دلوا دیں گے
اللہ حافظ
جی جی جی